ہلو دبلک میاں ہیلو
میاں نیا جی
ہلو ہاں م آ کی حال ہے
وعلیکم السلام ہرے ت پتا ہو کہ نام ہو ایم یو ایچ ای ڈ ای ا ڈیئی
پ آئی بی آئیین نہیں ہوتی
نہ وہ سب ٹھیک ہے محمد میں ایم ووڈ ڈالل نا ایم یو ڈالل محمد علی انصاری
کیچ پ رہےپا
نہ اٹھے سو
ہو ج چگ
نہ ہو تو تو ایڈٹ کر د ایڈٹ نگر نام نہ ہوائے آؤ کھیل گم کل آ
نہچھ کلو ہے آ
نہ چھوڑ دے ا بھی مت ک تو
جے گات
کئی سمر پوروا دینے
تو ج بھی کرتا ہ یار ایک گھنٹا پوری گئی ہ
ایک گنٹہ کال نا پل آج پتا ہو دو بار تورے سے بات کر ایک بار بیس منٹ خالی پ
پ لو ابھی دس مٹ ب ہو تیس مٹ
یہ م لھ کے بیس منٹتا دو تو یہیور ن ہوتی ہے ن نہیں برا
تن ہو ساھے چار پانچ بجے ت فن کر دیے ایک بار وہئی آدھا گھنٹہ
ہوں
پھر ایک پھر ایکھر مطب ایک سات مہل بند کر رہ سب سات سب ھر ایک بار آٹ ساھے آٹھ بج ایک بار نو بجل ساڑھے نو بج ایک بار دس گیارہ بجے کرتے ہیں ایک بار بارہ بجے
نہیں وہ اتنا چلو تو حالتیں خراب ہو جاتا دیکھ ہوں اللہ تو نہیں
گانا سن ل ہ
بہت کسٹ میں زندگی آ تو گانا سنا سر
ابھی کٹ میں ہمر کٹرا لوڑا ہوں بھائی کہاں چل گیا لوڑا
ا تو الگ ک الگ کش
اللہگ کاس لوڑا ل بارہ بجے بتاؤ کھانا کھیں آ
فون میںا ٹریس نہیں کربول ن کہاں ہے فون کہاں ہے
سو چو خ لوڑا
تو کہاں سوئچ آپ ہو لیتا یہ تو پتا چلتی ہے ہو نا
کاب بائی مطلب تھانہ میں دے ہتی ٹھ رٹ
تو خانو ہو گ
کون تھاانا رانچی
ار ای میلوار آتی ہے تو ہم خود رریس کر لیتی کہاں کہاں پر کر
تو نمبر سے تو ای میل نکلے جا
پیسے نکل جاتا
ای میل میں جا کے سرچ کرو ج سیو کر لو نام سےی جیسے ہم تور ای میل بتا دیا و آئی کےا تو نومبر تو ہوتے نہ ہو بہت کوئی کیا جائے
ر چیزوں ستان اچھا
تینتیس سٹھ سو
کیا گپٹپ کا پاس
م لپٹپ چلوے
بھ ہے معاملے کیا دو دیاو یہ ارے منگل کال ہے فریس کر ل مگل ملو ن آاممیل نا مل ملتا یہ ملو رہتا نا پتا چل جتا لاسٹ لکھ کہاں ہو س چکیا ہ
کچھ پتا نہ چلے رہے ہیں
باں تو چل جائے ہے ا رہتا ن
ڈاٹا بند رہتا تو کچھ پتا نہ چلتا
نہیں ہی یہ بات چل جلہ کا ب
ہوں ا تو کتاا چلیے
یہ موبائل مطلب ب چا ہے
ہوں بہت کشٹ کا
سار
تو کوجے کا ہے نا آ اترے اتنا کشٹ تو
چی
ہوں
کام نہ ہو
لان کے پیدل کوجت رہو گولے گول گھومت رہو رہود
کوئے نہیں ہاں سوی میں آج ت پیسوں نہ تھا گایا
یہاں لان کے کہاں ت کوجوا ہے آئیو جگی تو
چکن کی سب تو اھی ہوگ
اتنا چھوٹا ہے کہاں کھجویں ت ا یہاں ہو کہ کہاں گئی ہو
کچی میں تھا آ توشچ ہے اچی ب م رکھتیے سات بجے کل د اچھ آئے گا تو بتائیے دیکھ لے گ
ہوں دیتا پہتارولا کام لڑکی وڑکی سے بتیا سناا
کیا ج راچی سب گوٹا رہا لگ
ا نیٹ کی تیاری ت تو تو کھانا نہیں کھاائے ہم تک
آندیک ل فارت
گھجب جناکا کھائےا من نہیں کرنا بڑھیا لگے ن گھر جانا م
چل چد ج منا
بہت کوسٹ ہو کو کوسٹ جا رہا ر سو پاس فون کریں گے بولیں گے کہ سیٹنگ کرواؤاپ یہ وال ایپ واپر کریں گے ہ آ ہ
جان ستی ج
کہاں کروتے ہے نا نہ نہ بلاگ نہ کرو ب ٹھیک ہو دقت ہی ہوی ب
ڈ کروا
ج
بوجو گل سے
گولوا
بولوا ب با ک
ب بول لو آواز بڑھیا سے کہ ہے ن با اتے
بولتےو گرل فرینڈ و کر دی سٹی
ا تو بولو ہم انا بات نہ نہ ہوا ہے
ڑ د لوکتاا
ہوں ہوں اسٹاپ ہو ج تھا یہیرے
ہ س
ک چلوا ہے لیپٹاپ آ ہم میں
پینٹ چلاؤتی
چھاپے الا ہی
ول پوجےتے
ابھی
کا چھاپا ہے پینٹ میں
ا تو چھاپک کی ت کھول ول دیکھاتی بناؤ ن کے سکھ بھلا گ کی یاد ہے ہمرا
تو ف فوٹو سمی بر ہے تو
فوٹو شوپ ن ہے کر میں
ڈاؤن لوڈ کریں
پین ڈرائیو سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا نا
ہوں
تو
کیا کر رہے تمہا
ا پلر بھیا گ
بارہ منٹ ہو وہ لگ پڑیے تو ٹھیک ا پیک کر جائے تو کھانا کھانا کھ جائے کٹلا کے بعد برییاانی کھ لے نہیں آتار ہاں کاب اللہ د
نان بریانی
مسلم ہو کے بریانی نہ ہے کہلے ریٹ خپن ہو جا ہاں خپنا نہ ہو